ہیلو
سالےکوم
وعلیکم السلام
کیسے ہو آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
بس دعا
آپ کو آئی ٹاس مجھے تو نہیں آ رہی ہے کوئی بھی ٹاسک
یہ تو پتا نہیں پرکرت کا نیم ہے
مجھے ٹاسک ہی نہیں آ رہی ہے کوئی
آئیں گے آپ ہوپ مت چھوڑیے
ہاں اور بتائیے بچے ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
کیسا رہا آپ کا دن آج
بس ٹھیک ٹھاک ہی تھا
گرمی کیسی تھی
گرمی تو شکہر پہ ہے شکہر پہ گرمی بہت ہے اب تو پیاس بس بوجھ ہے کیا کرے
ہاں ہاں انسان کو ہاڈریٹ رہنا چاہیے
اور کیا اٹھانے والا کھایا ہے آپ نے
نہیں ابھی نہیں کھایا ہم آج کسی ٹاپک کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے
کس کے ریلیٹڈ
اس ٹاپک بات کرتےہے
بولو کیس ٹاپ
کہ یہ دیکھتے ہیں نا آکر چھوٹی بچیوں کے ساتھ کتنا غلط ہو رہا ہے آج کل لڑکیاں سیف ہی نہیں ہے کہیں پہ
صحیح بولا
تیرہ سال کی لڑکی جانور بن گئے ہیں لوگ
یہ ہمارا انوائرمنٹ دن بہ دن بدتر ہو رہا ہے کیا کرے
صحیح میں ہے
لوگوں کی لوگوں کی سوچ ہی اب ختم ہو گئی ہے ریزن پتہ نہیں ہے بٹ جو آج انسان کو اپنے آپ میں کنٹرول ہی نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ ڈرگس پیتے کچھ لوگ وہ یہ پتا نہیں کیا بنے گا اس معاشرے کا ہم کس اور چل رہے وناشک کی اور چل رہے ہم
صحیح میں آج کل لڑکیاں کہیں پہ سیف ہی نہیں ہے کہتے تھے باہر لڑکے کیا سیف نہیں اب تو کشمیر میں بھی لڑکیاں سیف نہیں ہیں
وہ اس لیے اثر پڑتا ہے نا ماحول کا جب باہر کہ یہاں بہت سارے انٹل لگے باہر وہی موبائل میں بھی دکھایا جا رہا ہے ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اس جو اپرادھی ہوتے اگر ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جاتی تو کوئی دوسری بار ایسی حرکت کرتا ہی نہیں ہے یہاں کا قانون بھی لاپرواہ ہے ایسی سزا اس میں پنشمنٹ ایسی ہونی چاہیے نا کہ لوگوں کو خوف ہونا چاہیے یہ چیزیں ڈرائیو کرنے سے پہلے تب جا کے ہمارا ماحول ٹھیک ہو جائے گا وہ کوئی مادر کرتا ہے چار دن میں وہ واپس نکلتا ہے واپس ابیر پہ وہ یہ خروط نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے پیسے کھلاتے ہیں وہ یہ سب منتری سے لے کر ستری تک سب بکے ہوتے ہیں
کیا
ہاں ان کو ایک بار کسی بندے کو نا ان کو اتنی دردناک موت دینی چاہیے کہ لوگ پھر
لوگ عبرت کھائے
ہاں
لوگ عبرت کھائے ہیں ایسی چیز کرنے سے
صحیح میں ان کو یہ دیتے ہے جیل میں کھانا وانا پھر چھوڑتے بیل پہ
وہ اس لیے لاپرواہی کرتی ہے نا ثبوت کلیکٹ کرنے میں بیان لینے دینے تو پھر وہ آس بیل پہ آ جاتے ہے جب ثبوت ہی کہتا ہے گواہین ہوتے ہیں
ہوں
و اصل میں انسان میں قوف ختم ہو گیا کرائم کرنے کا کو لگتا ہے کہ ہم کرائم کریں گے دو تین دن جیل میں رہی ہیں پھر واپس آئیں گے
واپس آئیں گے
کیا کرے انسان انسان نہیں رہا جانور ہو گیا ہے جانور اور آپ بتاؤ کیا کر رہے ہو
بس ایسے ہی بیٹی ہوں
اچھا
دن بر یہ ریلس دیکتی ہوں پھر دیکھتی ہوں میں یہ سب چیزیں ہوتے ہیں ڈر لگتا ہے انسان کو
ہاں وہ سدھا تو لگے گا ہی ہاں معلوم کیے ہے ہم بھی بچوں سے بہت پیار کرتے ہم بھی ڈرتے کہ با کیسے بھیجے اکیلے تو ان کو بھیج بھی نہیں سکتے ہیں اب کسی پہ بھروسہ بھی نہیں رہا
صحیح میں بھروسہ ہی نہیں رہے گا لڑکیاں کہیں پہ سیف ہی نہیں ہیں
ارے لڑکیاں لڑکوں کو بھی کرتے ہیں ہرائسمنٹ یہاں تو اون کتوں کے ساتھ بھی غلط ہورہا ہے یہاں تو کتے سیف نہیں ہے اور
گورنمنٹ کو ہی اس چیز کا لینا چاہیے
ہاں گورنمنٹ ہی بس اسٹینڈ لے گا نا پھر یہ چیزیں نہیں کرائمز سب سے بڑا مدہ کرائم ہو نا چاہیے اور سب سے بڑی اور جزے سیفٹی بچوں کی ایسا کچھ ایپ ویپ ہونی چاہیے پتا لگنی چاہیے کے کرائم کرنے والا کون ہے
صحیح میں
فری لوگوں
کرمنلس تو ان کو ملتے ہیں لیکن یہ سزا اچھی ہی نہیں دیتے ان کو
ہاں وہی تو قانون پنشمنٹ بہت سیوئر ہونی چاہیے
ھمم
جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک کہاں کوئی پیچھے بیٹھے گا
صحیح میں مارکیٹ میں یہ آ گیا ہے جس سے اور بچوں کا کب تک ویکیشن ہے
گرمی سے بےحال ہو گیا
گھر میں بچوں کی ویکیشنس کب تک ہے
انیس تاریخ تک
اچھا
کیوں آپ کو کہیں جانا ہے
نہیں ایسے ہی بول رہی ہو ہم کہیں نہیں جاتے ہیں جاتے تو ہم کہیں نہیں ہیں ہم کہیں نہیں جاتے ہے ایک سو تین لاک
اچھا کیوں کیوں نے جاتے نہیں میں بھی کہیں نہیں جاتا
آپ کیوں نہیں جاتی ہو
ہم نہیں جاتے کہیں
اچھا
گرمی لگ رہی ہے آپ کو
ہاں
کتنے
میں تو اس کو ڈیفٹلی یزنے والا ہوں اگر آپ کو بھی چاہیے اسیے اپ جاتے ہو وکیشنس کہی پر بوائل کر سکتے ہیں چاہے ہمیں ساف چاہیے چاہی ہوگا کیا ہارڈ کچھ بھی پائی کر سکتے ہیں اویلے کیا تھا تو یہ رہا سیم پروڈکٹ اور یہ مجھے امیزون پہ ون ای یہ راج چھوٹا سا کیسے ہو گئی لیولس ہیں سافٹ میڈیم اور ہارڈ تو چلو اب اس کو ہاں بہت زیادہ گرمی ہے میڈیم بوائل کریں گے پہلے پہلے گرمی ہوتی تھی پھر بارش بھی پڑتی تھی اب آج کل ایسا کچھ نہیں ہوتا بھی انڈا باہر نکالیں گے اور اس کا شل آٹا کے دیکھ گے آٹا کیسا بوائل ہوا ہے گس وائٹ پورا پگیا ہے اور یگ بالکل سافٹ ہے مجھے سافٹ پسند ہے اس لیے میں نے اپنی انڈر سافٹ شیل ہٹاتے ہٹاتے انڈر ٹوٹ گیا یہ شاپ تو بن گیا لیکن یہ ٹوٹ گیا مجھ سے اب آخر میں آپ ہارڈ بوائل کر کے دیکھ ہارڈ بوائل کرنے میں ساری ٹائنس وائٹ ہو جاتی کسی کو سافٹ پسند ہوتا ہے کسی کو ہارڈ پسند ہوتا ہے کسی کو مجھے لگتا ہے یہ کافیکل چیز ہے میں تو اس کو ڈیفٹلی یوز کرنے والا ہوں اگر آپ کو بھی چاہے اس کا مارکیٹ میں
چلو میں جاتا ہوں مجھے
آپ سنا اچھا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے بائے